بس ٹھیک ہ اور آپ ٹھیک ہو اور س گھر میں سب ٹھیک ہے ممی پپا ٹھیک ہے کیا چل رہا آج کل
نہیں بس بڑیا
اچھا آپ جاتی ہو سک اسکول جاتی ہو اچھا آپ کے وہ جو ہے نا آپ کی ڈ آپ نے بولا تھا نا اس کی شادی ہے
ہاں اگست میں
پھر تو آپ بڑھیا آپ آپ کو دعوت پہ جانا ہوگا اور سنا اور سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
کیا چل رہا ہے آج اور آج کل
کچھ نہیں سب ایسا بڑھیا
اچھا آپ یوس مر کبھی گئی ہو یوس مار گئی ہو آپ کبھی اور سنا
بس بڑھیا
کب گئی ہوئیی اسثماند وہ نہیںڑا
یہ سات ج میر
اچھا آپ کبھی گئی ہو مانگواس
ہاں جو میری نانی ہے نا گھر کی نانی پاپا کی نانی ہاں باقی آپ
اور سنا ہاں بولو ہاں ن وہ تھا اس کی شادی ہو گئی تو
بس بڑھیا تم سنا کیسے ہو
جو آپ کے پاپا کے نانی حال ہے وہ کیسے ہے
اچھے ہیں بہت اچھے ہیں
اچھا آپ جانتے جو اس کے پاپا کے جو ماموں ہیں ان کو جانتے ہو
ہاں وہ تو یہاں آمی بھی ہے
اچھا اور
بس بڑھیا
اچھا سکول کب جانا ہے چار دن ہے اب خوش تو منڈے جان سکول جان ہے
کشے
کیوں
کچا پہلی بہت جونا ہے میں نے نا
ستا
نہیں
آپ بول رہے تھے نا یہ یہ مجھے جانا ہے پکنک ای چھٹیوں سے پہلے پھر کیوں نہیں گئی سال کا اس ہیں موس نہیں جے نہیں جان رش جا جھر ہاں
وہاں نہیں
اچھا آپ کے کتنا پیسے لے ان لوگوں نے ہ تین سو کہاں کہاں جانا ہے کہاں کہاں جان
نہیں
ہ میرے لیے کچھ لانا وہاں سے
کوئی ب تمہارے لیے لاؤں گی میں ضروری
کیا لا ہوگی میرے کے لئے لانا کچھ اچھا سا چیز میرے لیے کچھ گفٹ
ہوں بس بڑھیا ہاں سب ٹھیک ہے
اور گھر میں سب ٹھیک ہے اچھا آپ کا بھائی کہاں پہ ہوتا ہے آج کل
بھائی وہ تو گربی
توکول نہیں جاتا ہے وہ کیوں
چٹھی ہے نا س تم ہو
پڑھائی کرتا ہے
وہ شیخ العالم جاڑو راب ہے
کس کلاس میں وہ پڑھتا ہے
ہاں
سیونتھ کلاس میں پڑھتا ہے
اچھا زیادہ آپ اچھی پڑھتے ہو وہ
پت نہیں یہ تو رب جانتا ہے
آپ بھی پڑھ رہے میں نے مجھے تھوڑا پتا ہے آپ بھی پہلے پڑھ رہی تھی نا شیخعال میں
گیس
پھر کیوں ہوا آپ نے چھوڑا وہ اسکول
وہاں بہت فیس تھی
وہاں بہت فیس تھا لیکن جب اب صبح جاتی کول آپ بول رہے تھے میں نہیں جؤں گی میں بیمار ہوں
ہاں یس میں بیمار تھی اس ٹائم مجھے بہت بمیا
اچھا مجھے بولو ایک دن آپ ن ن میں نے حل صبح پھر جب آئی تھی آپ نے بولا آ کے پاس ہاتھ میں بہت ساری چیزیں تھھی آپ نے بو میں بیمار ہوں آپ لوگ کاؤ یہ چیزیں
ہاں اور سناؤ
اور سب ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے اچھا آپ کے جو ہے نا وہ سہلواموں اس کی بیوی یہیں پہ ہے اور کہیں پہ
کیا
اس کی بیوی یہیں پہ ہے یا کہیں اور پہ آپ جاتی ہو اس کے پاس آپ کو تھو نا جھگڑا اس کے ساتھ
وہمیرانی
میں نے بولا وہ جو ماہام ہے آپ کی سحل کی ک کی بیوی دلک مام یہ
دل کی
اور اور سنا تب ہو رہی نا آپ کو مجھے وہ پسند نہیں ہے
ار کھ ب
اچھا وہ ماہی جی کیسی ہیں
بہت اچھی
زیادہ سہیل کی بیوی اچھی ہے یا ماہی جی
مزے دووننا ہی اچھی لگتی ہے کیا
اچا کون لگتا ہے دون میں ایک کا نام لوں
یار کس کا نام لو اب
کسی کا بھی جو آپ کو زیادہ پسند ہے
میا نہیں نہیں نہیں نہیں یا
دیا جی
اچ
اچھا آپ کو زیادہ پسند کون ہے دیا یا دیدی اپنی پوپھی
ہاں یہ م جی تمہیں کون س سوال کر رہے ہو اسچ کیا بات ہے اس کی تو میری پفی ہے
پفی ہیں پفی نے کیا کیا لا کہاں سے لایا آپ کو ڈریسز
چ یہ ایک پندرہ پندرہ کو
ہاں ام کے پاس یہ
چودہ پانچ
آ کو بولنا تھا نا اس کو مجھے دو ڈریس نہیں چاہیے مجھے ایک ہی چاہیے اس نے اس کو
یار میں نے بولا آپ جی نہیں آئیے دو پس اس نے مگ کی جو
ایک ہی یہ ایک ہی یہ یہ بات پھر ن یہ یہ
جک یہس میں اس کو بولا مجھے نہیں چاہیے
بلا جی کی نام اس نے مجھے ضد کی بہت ضد کی
پھر آپ نے دو ڈریسز لیے
ہاں اس نے بولا نا یہ لو یہ لو یہ لو تو مجھے پسند نہیں آئے مجھے ڈریس پسند نہیں آ مجھے ڈریس پسند آئی بہت پسند لیکن چپ
جب اس نے وہ یہ چیزیں خریدی نا اس کا ہسبینڈ بٹھاتا تب اس اس کے پاس
گ جو پ جب مجھے ایک ڈریس خریدا نا
ہاں
ہاں
کیر
آ شرم
آ ان اس نے پ کے سچ میں
اس نے نہیں دکھائی مجھے لائی خود
پھر اچھا آپ کی ممی کرتی ہے آج کل کام کچھ بھی کام جب ہوتا ہے کیوں وہ کہاں پہ ہوتی ہے آج جو آپ کا ہے نا وہ کھیت جو آپ کے ممی کا ہے وہ اس کو اس کو میں نے
ہاں اس نے بولا تھا مجھے اس نے وہاں پانی ڈالا تھا میں وہاں پانی بھرنے گئی تھی تو میں نے بولا میں وہاں پانی بھر وں گی مگر اس نے بھرا تھا پھر میں واپس ہی چڑھی
ہاں میں نے وہاں پہ پانی وسارا لگا دیا
ہاں
اور سنا
بس بڑھیا
اس کو پانی لگانا تھا وہاں پہ
ہاں ہاں سوکھ گیا تھا نا کھیت کھیت کو پانی ضروری چاہیے ہوتا ہے نا اسی لیے فصل بھی بڑھتا ہے
جو چی ہے نا چلی وہاں اس کا
یس
اس کا زیادہ پانی بہت ضرورت تھا اس ٹائم
ہاں
پھر میں نے اس کو پانی ڈالا
ہاں
اور سنا
بس بڑھیا تمم سناؤ
بس شکر اللہ تعالی کا گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے ہوں
اور سن
بس اللہ تعالی کا شکر ہونا چاہیے دعا
وہ تو ہو ہو میرے آپ کے ساتھ دعا
اور سن
بس
اچھا اب ہے جن جاتی ہو آج کل ہے جن میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں نا کبھی کبھار بس میں بڑے بہت ب سارے لوگ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ٹورسٹس ہو اتنا ہ لائٹ ہو گیا ہے ایک جن آپ جاتے ہو کبھی
ت حققال تو
دیا تھانا
پھر ہم اسی میں جڑے ڈس تھے اس میں گاڑی میں پھر ایک لڑکا کے کہ بیٹھا تمہیں پتا ہی تھا ب کہاں بیٹھتے ہیں
ڈرائیور کے گائے ہاں مجھے پتاہ ہے کہاں پہ بیٹا ہوا پھر کہاں گئے آپ لوگ
ہی جان گئے یوس مارے گئے بہت جگہ گ ہ
اچھا اور سب ٹھیک ہے میری لو دعا کرتی ہ کب
ہر ٹائم میں جب وقت ملی تب جب تم یاد پڑتے ہو نا توبھی کرتی ہوں یار
تھینک یو شکریہ شکریہ اللہ کو لمبی عمر دے خوش رکھ کہ آزادی دی اچھا بھائی
اچھا بائی اللہ حافظ